اسلام و علیکم اسلام وعلیکم وعلیکم السلام اچھی ہوں خیریت ہے تو آپ کیسی ہو
بس خیریت
امی ابو ٹھیک ہیں بھائی جان باجی وغیرہ
بس سب خیریت ہے تم بتاؤ تمہارے پریوار میں کیسے ہیں سب
ہمارے پریوار میں بھی سب ٹھیک ہے سب کھیل خیریت اللہ پاک اللہ تعا لی کی ہاں ہاں سب بڑھیا ہے سب خیریت ہے
وہ آج نا بازار میں میں نے بازار میں میں نے تمہارے شوہرت دیکھے تھے تو وہ سامان لے رہے تھے
اچھا
میں نے سوچا چلو تمہیں فون ہی کیا جائے
اچھا کیا کر رہے تھے میرے سورج
وہی تیواروں کے لیے سامان خرید رہے تھے
اچھا فیسٹیول آ رہا ہیں نا اس لیے
ہاں وہی وہی ووہی وہی ہے نا جب تہوار جب جشن آتے ہیں نا تو لوگ میں ایک الگ ہی طرح کی امنگوں اور جوش
ہاں امنگ اور جوش دکھتا ہے گھروں میں خوشی سی آتی ہے بہت اچھا لگتا ہے پر رشتے دار وغیرہ آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا تا ہے نا گھر پہ سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں
اپنی رسم کے رواج کو کو محبت پیار بنانا ان کو بڑا ہی پسند ہے
ہاں اللہ پانی اتنے وہ بنا دے ہیں رسم رسم اتنے سب تو وہ تو پوری کرنی ہی ہے ہ
ہاں جی ہاں جی ویسے بھی تہوار نا تیوار ہماری زندگی میں خوشیاں محبت اور مسرت کا پیغام لے کر آتے ہیں نا جشن کے موقع لوگوں کے دلوں کو قریب لاتے ہیں اور رشتوں میں مٹھاس بڑھتی ہے
یس یس صحیح بول رہے آپ صحیح فرما رہی ہو تہواروں کا تہوار آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کتنی بہت ساری خوشیاں آ جاتی ہیں ایک ساتھ
پیغام آیا جی جی بالکل فرما رہی ہیں آپ صحیح
ایک گھرک والے رشتے دار وغیرہ سب آ جاتے ہیں گھر پہ تو اچھا لگتا ہے اچھے پکوان بنتے ہیں گھر پہ صاف صفائی تو ہوتی ہے گھر میں
کو خود خوشیوں کے یہ پل نا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اپناپن بانٹنا سکھاتے ہیں
اچھا ہاں وہ تو ہے
ہاں جی ہاں جی
الله پاک نے اتنی بن رسمیں رواجیں بنا دی ہیں انہیں تو نبھانا ہی ہے چاہ کیسے بھی نباؤ
اور میرے کو تو میں دل سے بتاؤں نا مجھے ان فیسٹیول کے اور رسم و رواج کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے
ایسے مجھے اچھا لگتا ہے سب مل جل کر کام کرتے ہیں
ہاں مطلب ایک پریوار میں نا ایک الگ ہی جی جی جی پریوار نے ایک الگ رونق سی محسوس ہوتی ہے آپسی بھائی چارہ دیکھتا ہے نا بہت ہی دل خوش نما ہو جاتا ہے
ہاں دل خوش نما ہو جاتا ہے صحیح فرما رہی ہے محترمہ اپ
جی جی
جی اور سنائیے ایسے فیسٹیول آتے ہیں نا تو ایک ہی الگ سی رونق سی ہو جاتی ہے پریواروں میں
بالکل بالکل
ہاں
وہی ہے نا میں تو یہی بولتی ہوں کہ ہمیں ہر جشن کو ہر فیسٹیول کو اچھی طرح سے منانا چاہیے کیونکہ یہی ہے یہی موقع ہوتا ہے آپسی ہی میں بھائی چارہ محبت پریم د کھانے کا نا
ہاں صحیح فرما رہے ہو اور پھر ایک ایک سال بعد آتے ہیں نا جو توور نکل جاتا ہے وہ ایک سال بعد ہی آتا تائے دوبارہ تو آتا نہیں ہے
صحیح بولا آپ نے وہی ہے نا اور اور وہ ہے کہ ہمیں بھی موقع ملتا ہے اچھے اچھے پکوان بنانے کا نا
کپڑے پہننے کا شاپنگ کرنے کا بازار میں گھومنے کا سب کچھ کرنے کا
ہاں اور اس سے ہی ہم اپنے بچوں کو ہم تہذیب بتاتے ہیں کیا ہماری تہذیب ہے کیسے ہم تہوار مناتے ہیں نا کیا ہے ہماری کیا سب چیزیں ان کو بچوں کو پتہ چلتی ہے جس سے وہ ہماری اپنی سنسکرتی کے بارے میں جان سکیں کیا ہے کیا نہیں ہے
جی صحیح فرما رہے ہو
وہی ہے تو وہی میں دیکھ رہی تھی وہ س
کرتے ہیں نا وہ ہمارے بچے بھی کرتے ہیں ہماری شہزادیاں ہیں شہزادے ہیں ہم سے ہی دیکھ کے تو سیکھتے ہیں بڑوں سے دیکھ کے کہ تو بچے سیکھتے ہیں
بالکل بالکل جو ہم کریں گے وہی ہمارے بچے سیکھیں گے نا اگر ہم ان کو اچھی راہ د کھائیں گے تو وہ اچھی راہ ہی دیکھیں گے
دیکھیں گے اور غلط دکھائیں گے تو غلط دیکیں گے جیسے ہم کتنے خوشی سے فیسٹیول وغیرہ بناتے ہیں تو وہ بھی بڑے ہو کے ویسے ہی منائیں گے پوجا پاٹھ کریں گے شاپنگ کریں گے سب کچھ کریں گے
فیسٹیول کو نا میں ہر جسم کو ایک مصرت سے منگاتی ہوں کہ بچوں میں کو بھی ایک سکون ملے ان کا جوش بنا رہے نا اور وہ آنے والے سمے میں اس میں محبت رہے ان میں
ہاں وہ تو ہے محبت تو ہونا بہت ضروری ہے محبت میں ن تو کچھ نہیں ہے لوگوں میں جب محبت ہی نہیں ہوگی تو لوگ پتا نہیں ایسے بولنا بند کر دیتے ہیں تو پیار تو ہونا چاہیے سب میں میں
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
ہوں
اور آپ کیا کیا پکوان بناتی ہیں
ہم جیسے دیوالی آتی ہے کیا دیوالی دیپاولی
جی جی
دیپاولی آتی ہے تو کھیر بنتی ہے کچوڑی بنتی ہے سموسے بنتے ہیں پوڑیا بنتے ہیں سبزیاں بنتی ہیں اور مگوڑے بھی بن جاتے تی ہے پانی گا
وہی وہی ہے میں مجھے بھی بہت پسند ہے یار بچوں کو کھلانا کوھ بچے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ آج کچھ بن رہا ہے
ہاں اور رکشا بندھن آتا ہے تو سیوی بن تی ہیں چاول بناتے ہیں دہی پوڑی مطلب کہ جو اپنا من پسند کھانا ہوتا ہے وہ بناتے ہیں
ہاں
ہاں جیسے کہ سنکرات پ سنکرانت آتی ہے سکر
نہ آج کل ایسا ہے کہ لوگوں نے نا ہم فیسٹیول کو فیسٹیول میں کوئی دلکشی لیتے ہی نہیں ہے وہ اپنے کام میں بزی ہے ان کو
کسی بھی دن بنا لیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان نے کار آئیں گے تبھی بنائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے وہ پہلے ہی سے بنا ہی کھا لیتے ہیں ہمارے گھر گھر میں خود ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پہرے عام طور پر کی سنکرانت پر محوڑی بنتی تھی نا سب کے گھر ہے نا اب تو اب تو پانچ دن بعد چھ دن بعد کسی نہ ہمارے گھر تو بنتے ہی رہتے ہیں تو توواروں کا ویٹ نہیں کرتے کہ
ہ بالکل بالکل صحیح فروایا آپ نے
ہاں
وہی ہے نا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ تہواروں کے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ تہواروں کے وقت ہم کیا لذیذ کھانا بناتے ہیں نا کیا ہے دعوت دا دعوت ہوتی ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے دعوت جو دعوت میں بیٹھ کے کھانے مزہ ہے نا وہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے
وہ سیف
اس خوشبو دار اس خوشبو سار کو ہوا لینا تازہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن
مجھے بھی بہت ہی پسند ہے پر لوگ ہیں نا جیسی جیسی جیسی ٹیکنالوجیاں بڑھ رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے جیسے جیسے دیش انتی کر رہا ہے تیسے لوگوں میں بھی پریورتن ہو رہا ہے
ان کو وہی آنا یہ سمجھتے نہیں ہیں لیکن ہمارے لیے نا ہر پکوان اپنے اندر ایک خاص یاقتا اور لذت رکھتا ہے نا وہی ہے نا کھانا صرف مطلب ہم ہمیں یہ نہیں ہے کہ کھانا صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ محبت اورکسکتی کی پہچان بھی ہے کہ ہماری سنسکرتی کیا ہے ہم کیا کھاتے ہیں ہمارے کس پر کیا ہوتا ہے نا
سب کچھ تہواروں سے فیسٹیولوں سے سب کچھ اچھا لگتا ہے
تی ہے
جی
تہوار ہی تو ہے جو ہم لوگوں کو آس میں میل ملاپ کرتے ہیں ہمیں جوڑتے ہیں
ہاں سب لوگ اکٹھے ہو کر تووار بناتےجھ مجھے تو سب سے زیادہ اچھا فیسٹیولوں میں دیپاولی لگتی ہے اتنی اچھی لگتی ہے بہت زیادہ
بالکل مل رہی مجھے بھی میں تو میں تو اللہ تعالی سے شکریہ کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اتنا اچھا دن ہمیں دیے ہیں ہمیں ان کو مل بانٹ کر ملانا چاہیے خوش ہونا چاہیے ایسے میں
پر وہ کینڈل وغیرہ اور لائٹیں وغیرہ جلاتے تو گھر کتنے پیارے لگتے ہیں نا کتنا ایسا لگتا ہے کہ گھروں میں شادی ہے کیا
ہاں صحیح بنوا رہی ہیں آپ بال
ہوں بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو دیپک جلانا اتنا اچھا لگتا ہے چھتوں پے رکھ کے بہت زیادہ سارے گھر کے دیپک میں ہی جلاتی ہوں
وہی ہے نا وہی ہے آج کل تو لوگ کینڈلس یوز کر رہے ہیں یہ ہے وہ لیکن مجھے بھی دیپ دیپوں کی روشنی اچھی لگتی ہے میں
مجھے بھی دیپوں کی روجنی اچھی لگتی ہے دیپک اتنے پیارے لگتے ہیں اتنے اچھے لگتے ہیں دنے یہ کینڈل وغیرہ وہ نہیں لگتے وہ وہیں سے چھوٹے سے چھوٹو سے وہیں سے جلتے رہتے
بالکل بالکل وہی نا دیپک دیپک کی رونق سے نا ہر گھر جو ہے نا ہر گھر خوشگوار موغل بن جاتا جب دیپک چلتے ہیں کیونکہ دیپاولی ہی ہمارے بھائی چار میل ملاپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے
ہاں وہ تو ہے صحیح فرما رہے ہو آپ
ہاں بالکل ہے میں تو یہی اللہ تعالی سے درا کر
تہوار بنایا ہے اللہ تعالی نے وہ بہت اچھے بناائے ہیں ہمیں ان کا فل انجوائے لینا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ان کو بنانا نہیں چاہیے پورے پریوار کے ساتھ گل مل کے بنانا چاہیے اور اللہ ت کی پوجا وغیرہ سب کچھ کرنی چاہیے پوجا کرنے سے ایک من کو اگلی شانتی سے ملتی
ہاں بالکل بالکل وہی ہے نا نا اگر ہم تہواروں کو مل کر بنائیں گے تو ہمارے آپس میں الرفت رہے گی ہے نا تہذیب کا ہمیں پتا چلے گا ہمارے رسم کیا ہے ان سب سب چیزوں کا پتا چلے گا بس میں تو اللہ تعالی سے یہی دعا کرتی ہوں کہ ہمارے رضم و رضااب اسی طرح چلتے رہے
بنے رہے ہیں اور ہمارے یہاں کے بچے بھی انہیں کا چلائ ہے نا جی صحیح فرما رہے ہو چلو مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا اچھا لگا آپ نے جو مجھے بتایا اس سے مجھے کچھ اور ہی سیکھنے کو ملا
چلیے لگائے خدا حافظ دھیان رکھیے اپنا